السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ میں بھیھی ٹھیک ہوں آپ سنائیں گھر میں سب ٹھیک ہے
جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب کچھ ٹھیک ہے
اور میں نے سنا ہے کہ آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے
ہاں گرمی مجھے آج بہت لگ رہی ہے پتا نہیں کیوں پڑھنے بیٹھ گیا تھا لیکن مجھ سے اتنا کو نہیں پایا
ہ ہ ویسے اتنی گرمی نہیں ہے پت نہیں آپ کیسا کھاتے ہیں ج پہ اتنی گرمی لگتی ہے
کھانے سے بھی گرمی لگتی ہے کچھ
ا اب میں ابھی بتا نہیں سکتی آپ کو تھ کچھ دیر د آپ مجھے میں آپ کو سمجاتی ہوں کہ میرے کہنے کا کیا متل سب تھا
ٹھیک ہے
جی تو کیا کہتے ہیں
ہم اپنا موضوع شروع کریں
میں کرتی ہوں پہلے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
بالکل ٹھیک ہے
ہ ٹھیک ہے تو میرا آج کا منز جو ہے آن لائن یا آف لائن خریداری
آن لائن
یا آف لائن خریداری
آن لائن آف لائن
خریداری جس کو ہم انگریزی میں شاپنگ کہتے ہیں
بالکل فرمائیے
جی آپ ایسے بول رہے جیسے اپنے لفظ پہلی بار سناؤ
دراصل میں نے تھوڑا سنا نہیں تھا معافی چاہتا ہوں معذرات چاہتا ہوں
جی جی کوئی بات نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے جب انسان بزرگی کی طرف پڑ رہا ہوتا ہے آج میں آن لائن اور آف لائن خریداری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی آج کے دور میں آن لائن شاپنگ بہت ا مقبول ہو چکی ہے گھر بیٹھے ہم کپڑے کتابیں اور دوسری ضرورت کی چیزیں منگوا سکتے ہیں اس سے وقت اور محنت کی دونوں کی بچت ہوتی ہے لیکن آن لائن شاپنگ میں کبھی کبھار غیر معیاری یا غلط سامان بھی مل سکتا ہے اس لیے ہمیشہ بھروسے مند ویب سائٹ سے خریداری کرنی چاہیے دوسری طرف آ آف لائن شاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہے ہم سامان کو دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں ا چھو کر اس کا معیار پہچان سکتے ہیں اور فورا گھر لے جا سک لتے ہیں میرے خیال میں دونوں طریقوں کے اپنے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں ضرورت کے مطابق صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے بہت شکریہ
بالکل بالکل اعلی فرمایا آپ نے آن لائن شاپنگ کے بارے میں جیسا کہ آج ہم سارے دیکھتے ہیں زیادہ تر آج کل ہم آن لائن شاپنگ ہی کرتے ہیں سے کافی وجوہات بھی ہو سکتے ہیں جیسے مارکیٹنگ کا ہونا جیسے ہم ایڈس آتے ہیں مختلف قسم کے ان کا شمار بھی اس میں ہوتا ہے تو یہی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ایک بہت ساری چیزیں اور ہو سکتی ہیں جیسے یہ بہت سارے چیزیں یہاں بازاروں میں نہیں ملتے ہیں تو ہم آن لائن شاپنگ کی طرف ج سکتے ہیں
تو کافی مفید رہتا ہے ہمارے لیے اور گھر سے نکلنا بھی نہیں پڑتا ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے آپ قابل ہے اس کا مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا لیکن اتنے قابل ہے ہی مزاج پتا چا
کس طرح کا قابل
آپ ہیں بہت قابل جس طریقے میں آپ نے پہلے دھیان سے سنا کہ میں نے کیا بولا پھر اپنا اپپ نے اپنی رائے رکھی تو مجھے اچھا لگا
بالکل شکریہ آپ کا
آپ ہمیشہ اپنی تعریف سننے کے لیے آ اسر ہی سننا چاہتے ہیں تو آپ اسی لیے بولتے ہیں کہ کیوں کیا آپ کو کیسے لگا خیر آپ اپنا دھ مگے پ
تعریف سے سننا بہت اچھا لگتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ ل ن ایسا ہوتا ہے انسانوں میں
ہاں آپ زیادہ خود کو جسٹیفائی نہ کریں میں جانتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے جی جی اب اب اپنا دوسرا موضوع جو ہے وہ پیش کریں
بالکل میں آپ کا یہ مضو پیش کرنا چاہوں گا میرا آج کاو موضوع ہے ہمسایوں کی اہمیت ج کو ہم امپورٹنس آف نیبرس کہتے ہیں
انگریزی میں جی ہاں
ہاں آج میں ہمسایوں کی اہمیت کے موضوع پر کچھ عارض کرنا چاہتا ہوں ا ہم ساہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں اکثر ہمارے رشتتے داروں سے پہلے ہمارے ہمسائے ہی مشکل وقت میں ہماری مدد کے لیے پہنچتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی ہمساوں کے ساتھ محبت عزت اور اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے ہمارے مذہب میں بھی ہمساوں کے حقوق پر بہت زور کیا گیا ہے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے اور اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی بات جیسے سلام کرنا یا جیسے خیریت پوچھنا اور خوشی اور کم میں ان کا ساتھ دینا آ مضبوط ہمساگی کی نشانی ہے حالانکہ میں دیکھ میں میں نے جتنا دیکھا آپ کو اتنا نہیں ہمس کے ساتھ تو بہتر ہے آپ بھی اپنے ہمساوں کے ساتھ اچھی ا
ریلیشن بنا پاؤ آج کل مصروف زندگی کی وجہ سے لوگ اپنے ہمسایوں سے کم ملتے ہیں شاید جیسے کہ آپ ہمیں اس روای کو بدلنا چاہیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنی چاہیے حالانکہ ہمسائے بھی اچھے ہونے چاہیے ہ اچھے ہمسائے کسی بھی معاشرے کی طاقت ا ہوتے ہیں اور امن اتحاد اور بھائی چارے کا بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم اپنے ہمساوں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آئے تو ہمارا معاشرہ زیادہ پرامن خوشحال اور مضبوط بن سکتا ہے شکریہ
ج آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس چیز پہ اہمیت دی خاص کر میں جانتی ہوں بٹ زیادہ اتنا ا لینا دینا نہیں ہے ہمارا ا ہم سائ ن سے اب تھوڑی میں سڑک پہ رہوں گی ان کا انتظار کرتی رہوں گی کہ کب کوئی آئے گا تو میں بات کروں لیکن آپ نے بہت ا جو بات تھی وہ آپ کی بالکل درست تھی
آپ کو ایک کام کرنا چاہیے جب بھی ہم ساہ باہر نکلے تو آپ کو ایک مالا لے کے
ہ
چاہے ان کے گیٹ کے باہر اور جووں ہی وہ نکلے آپ کو ان کو مالا پہنانی ان سے وہ بہت خوش رہیں گے
جی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ا ایسا ہی جو یہ ہے ماحول وہ مجھے پسند ہے زیادہ کوئی ا دخطر اندازی بھی نہیں دے پاتا ہے لیکن ہاں جب کبھی ضرورت پڑتی تو تب تو پتا ہی ہے انسان کو لیکن ویسے تو مجھے ہاں اپنے کام سے کام رکھے سب مجھے میں اس چیز سے بہت خوش ہوں جی تو اس س سے بہتر ہے کہ ہم میں اپنا آپ نے اپنا موضوع دوسرا پیش کیا اب میں چاہ کیونکہ میں اپنا دوسرا موزو جو آپ کے سامنے پیش کروں اور میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال ان اس پہ کیا ہے
بالکل
جی چپ خاموشی سے سنیے گا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سوال بھی پوچھوں کہ میں نے کیا بولا
بالکل بالکل
ٹھیک ہے
بالکل ٹھیک ہے
تو آج کا میرا دوسرا موضوع ہے کیا شادی کرنا وقع کہ ضروری ہے ٹھیک ہے
بالکل فرمائیے
شادی انسانی زندگی کا ایک اہم مرحلہ سمجھا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک شادی صرف دو افراد کا رشتہ نہیں بلکہ دو خاندانوں کا بھی ملاپ ہوتی ہے اس کے ذریعے محبت ذمہ داری اعتماد اور ایک دوسرے کا ساتھ حاصل ہوتا ہے شادی کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہوتے ہیں مشکل وقت میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور مل زندگی کا مسائل کا سامنا کرتے ہیں اسی طرح بچوں کی تربیت اور ایک مضبوط خاندان کی بنیاد بھی شادی شادی کے ذریعے قائم ہوتی ہے لیکن یہ بھی سمجھ نا ضروری ہے کہ شادی اس وقت کرنی چاہیے جب انسان ذہنی جذباتی اور معاشی طور پر اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو صرف سماجی دباؤ یا دوسروں کی خوشی کے لیے شادی کرنا درست فیصلہ نہیں ہوتا ہر شخص کے حالات اور زندگی کے مقاصد مختلف ہوتے ہیں میرے خیال میں شادی ایک اہم اور خوبصورت رشتے ہے لیکن اس کا فیصلہ سوچ سمجھ کر اور اپنی تیاری اور بے ہممی ذمہ داری رض مندی کے ساتھ کرنا چاہیے جب رشتہ محبت عزت اور سمجھداری پر مبنی ہو تبھی وہ کامیاب اور خوشگوار ثابت ہوتا ہے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شادی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے اس لیے اس فیصلے کا جلد بازی میں بلکہ حکمت ذمہ داری اور سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ
جی بالکل خوب کہا آپ کو آپ نے بالکل مجھے اچھا لگا آپ کا موضوع اور جیسا کہ آپ نے بولا کہ ایک شادی خوبصورت ایک لمحا ہوتا ہے
اور یہ زیادہ تر ہم ہمارے مو میں زیادہ تر لوگ ایک بار شادی کرتے ہیں اور ہمیں بے حد سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے اور یہ نہیں انسان ذمہ داریوں سے پاگے جو انسان ذمہ دار ہوگا اس کو شادی کر لینی چاہیے
بالکل بہت اچھا فرمایا آپ نے تو اب ہم انشاء اللہ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ
بالکل ضرور بالکل آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ
اللہ حفظ